ہلو جی السلام علیکم بھائی جان
ریت ہے
جی الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے بھائی جان ہم کو سننے میں آیا کہ وہاں میں باڑھ آ گیا ہے
جی جی ہم لوگ کا مطلب گھر بن رہا تھا ابھی یہاں تو ندی میں ندی میں جی گھر بن رہا تھا ابھی نیا نیا گھر میں مطلب کام لگا ہوا تھا تو باڑھ آیا نا ندی میں اس کی وجہ سے پورا پانی ادھر بھر بھر گیا ہے تو کام وی سب رک گیا ہے
اللہ
تو مستری جیسے سب مستری لوگ ہیں نا وہ لوگ بھی سب چلے ے گئے ہیں بولے کہتنا مطلب کام رکا ہوا ہے پہلے سے ہلو
جی
جی نہیں آ رہا ہے گا
تو اپنا یہ تووں کا ہو کام تو ہو نہیں رہا ہوگا
جی جی جی نہیں ہو رہا ہے
مہ جی اب اب اب اب اب ابھی بھی دقت ہو رہی ہے کیا
نہیں نہیں ابھی تو دقت نہیں ہو رہا ہے
نہیں ہو رہی ہے نا چلیے میں آپ سے بات کرتا ہوں جسے کیا ہے نا کہ ابھی آپ گھر میں گھوم رہے ہیں تو مطلب جب آپ کے گھر بن رہے ہیں تو آپ کے تو دقت ہوتی ہوگی نا مان لیے کہ آپ تو روم رینٹ میں رہتے ہوں گے آپ کے گھر والے سب لوگ پریشان ہوں گئے کہ رومے میرے دینا ہے اوپر سے کام گھر کا رکا ہوا ہے تو پریشانی تو ہوتا ہوگا نا آپ کو
ہاں پریشانی تو ہوتا ہے بہت
جی
ابھی کیا ہی کاے کر سکتے ہیں گھر میں کام لگا ہوا تھا تو ابھی روم لے کے رینٹ پہ رہتے تھے رہ رہے ہیں
اچھا
تو وہ بھی اب کام ابھی رک گیا ہے پتا نہیں کب اب اسٹارٹ ہوگا
یہ پانی کی وجہ سے ہے نا مطلب بہت کام بھاڑ د سمجھے
ارے ہوتا ہے برسات میں تو بہت اچھے اچھے لوگ کا بلڈنگ فلوٹ یہ سب بننا بند ہو جاتی ہے تو اپ تو کتنے منٹو ماشاءاللہ اپ کو اللہ تعالی پہلے ہی وہ وارنگ دیتی ہے آ لگ رک گئے ہیں نے تو بہت سارے گھر بنا بنا ہے نا پانی کا جب جھٹا س مارتے خو ککری جاتی ہے
جی جی
تو چلیے لائف میں اتنی بھی بڑی ٹینشن ل لینے کی بات نہیں ہے
جی
سمجے بھائی جان
ہاں ہاں اور آ آپ کا مطلب سیف لوگ سے بات ہوتا ہے
کون سیف لوک
جیسے پہلے ہم لوگ رہتے تھے سیف لوگ
اچھا اچھا جی نہیں جب سے میں نے یہ دبئی آ گیا نا میں نے
جی
تو دبئی آنے کے بعد وہ لوگ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مجھے یاد ہی نہیں کرتے تو میں کیسے یاد کروں بھائی جان
جی جی
جی یا تو دونوں لوگ کو کرنا چاہیے نا لیکن میں صرف اکیلے کیسے کر سکتا ہوں
ہاں
تو کوئی بات نہیں ہے ہوتی ہے جب میں آؤں گا کما کر تو پھر ملوں گا ہوں سب سے لیکن آ آنے کے بع تو صرف ان لوگوں کا زبان میں یہی رہتا ہے کہ پارٹی پارٹی پارٹی ارے بھائی تو مجھے پہلے گریبی میں یاد تو کرو جب میں غریب تھا جو میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے جب باہر گیا تو کبھی کبھی حال خبر پوچھا کہ تم کیسے وہاں زندگی کاٹ رہے ہو کیسے بتا رہے ہو نہیں صرف پارٹی ان لگوں کو چاہیے تو چلیے وہ بھی دے دوں گا
جی
میں نے ایسا تو کسی کا بات نہیں ٹالا
ہاں
جی تو آپ کے جو مستری کیا
ابھی آپ لوگ کا آپ کا وہاں کام وام ٹھیک چل رہا ہے نا
ہاں گاؤں وغیرہ تو ماشاءلہ بہت اچھی چل رہی ہے یہاں پہ برسات آپ کے گھر طر بھل ہی برسات ہے یہاں پہ برسات نہیں ہے دبئی میں اتنی گرمی ہے نا ابھی باون ڈگری پچاس ڈگری اڑتالیس ڈگری دھوپ رہی ہے پورا اس میں ہم لوگ کو کمچا اوڑ کر کام کرنا پڑتا ہے بھائی جان
اچھا تو مطلب جیسے آپ کام کیا چی کرتے ہیں وہاں
جی یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے بلڈنگ میں اے سی فٹ وغیرہ کرنا
اچھا ہاں ہاں ہاں
تو اے سی وغیرہ فٹ کرنا اے سی کو سروسنگ کرنا
او
تو ہم لوگ کو ہے نا ریاد میں ہم لوگ کا ہاؤس بنا ہوا ہے کرکٹ کا تو وہاں پہ ہم لوگ بہت سارے لم سےم بیس پچیس لڑکے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ تو ہم لوگ آپس میں بات کر کر رات کو تو زندگی کٹ ل کٹ جاتی ہے پھر ہم لوگ آپس میں پھر ہم لوگ سب پیسہ ملا کر ہم لوگ کھانا وغیرہ بریانی وغیرہ مطلب سپتہ میں تو چار پانچ دو بریانی بن جاتی ہے ایک ہی ایک ہی دو دفعہ ہوگا جو چاول دال چاول بنتا ہوگا کیونکہ مان لیجیے کہ ہم لوگ پچیس لوگ ہموگ ففٹی ففٹی بھی پیہ کرتے ہیں نا تو ہم لو کو پیسہ بہت زیاہ زیادہ ہو جات ہے بریانی ریانی یہ سب بنانے کے لیے اور ہم لوگ کو جب باہر میں جب عادت ہو گئی ہے نا بریانی کھانے کا تو کچھ کھانے کا من ہی نہیں کرتا بھائی جان
جیسے آپ باہر میں ہم سنے ہیں کہ کمپنی دیتی ہے سارا چیز تو آپ کو کمپنی نہیں دیتی ہے
نہیں کمپنی جیسے گیس چولہا یہ سب سب کچھ دے رہی ہے ہاؤس وغیرہ سب کمپنی لوگ کا ہے لیکن کھانا کھانا لیکن خود سے بنانے کو پڑتی ہے رات تو صرف دن میں تو کمپنی ہی کھلاتی ہے ہم لوگ کو
اچھا
رات کو صرف املوں کو کھلانا پڑتی ہے
ا جس میرے بھی ایک بھیا ہیں تو وہ سعودی گئے ہیں تو وہ بھی جیسے یہاں اگر جیسے انورائٹر ہوتا نا ویسا انوٹر وہاں وہاں کا انورٹر مطلب الگ ہی ٹائپ کا ہے
اچھا
تو وہی مطلب فیٹ ویٹ کرتے ہیں وہی بناتے وناتے ہیں تو وہاں ہم ان سے بات کیے تھے تو وہی بتائے تھے کمپنی سارا کچھ دیتا ہے دو سال میں مطلب گھر بھی آنے کے لیے سارا وہی کمپنی پیسہ دے گا اور مان لیجے آپ کو وہاں سے پہلے آنا ہے نا تو آپ کو اپنا پیسہ لگا کے آنا ہوگا گھر
جی ہاں ویسے ہی ہوتی ہے ہر جگہ یہ ایک لاکھ روپیہ آنے میں ویسٹ ہو جاتا ہے
ہاں ہاں ہاں
جلدی آپ کو آنا ہوگا تو انسان اس سے لی جلدی نہیں آتا مان لیجیے کہ اتنا مہیننے سے پیسہ کما رہا ہے وہ اور اس کو ایک لاکھ روپیہ صرف آنے میں خرچ اا ہو جائے تو کتنی تکلیف پڑے گی مانتے ہیں کہ کبھی ایسے مصیبت آتے ہیں تو مصیبت میں کبھی انسان کو جھیلنا پڑتا طے کرنا پڑتا ہے
جی اور میرے آپ دبئی میں رہتے ہیں نا
جی جی
تو میرے ماما بھی وہاں دبئی میں کام کرتے ہیں
جی تو دبئی چھوٹا جگہ نہیں ہے بھائی جان دبئی کا ایک یاد ہے
جی جی جی تو ہم کو تو م معوم نہیں ہے کہ میرے ماما کہاں پہ رہتے ہیں تو مطلب دبئی ہی میں رہتے ہیں تو وہ وہ جیسے پالش پینٹ پینٹ وینٹ ہوتا نا ہے تو اس وہی سب کا کام کرتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا ایک لاکھ روپئے سمجھے سیلری ملتی ت مہینہ
چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے ایک لاکھ روپیہ بہت بڑی چیز کہلاتی ہے بائی اور مان لیجیے کہ وہاں کے ایک لاکھ روپئے ملتی ہوگی ہے تو یہاں کا تو دگنا ہو جاتا ہوگا بھائی جان
نہیں نہیں ہم انڈیا کا بتا رہے ہیں ایک لاکھ
اچھا اچھا مطلب وہاں کے پیسہ یہاں آپ ایک مطلب کنورٹ کر کے ہوتا آارے ایک لھ روپ کمان
جی جی جی
چلیے بہت بڑی بات ہے تب بھی انڈیا کا پیسہ اکلاق ماںے کہ جب انسان ڈانٹ دے کہ میں جب نوکری ماں کر پولیس کا جاب سی آر پی ایف کا جاب تو اچھی خاص جاب میں ایک لگ رہا ج جب ان نے بنا پڑھے لکھے جب وہ وہاں جا کر اتنا کما لے رہے ہیں تو کوئی ہر ج نہیں ہے بھگ جان
جی
جی کیونک ہم لوگ خود دیکھیے ہم لوگ اتنے سارے اسکول میں پڑھے کالج میں پڑھے ہیں ہم لوگ پڑھے لیکن ہم لوگ کو پڑھائی میں من نہیں لگا ہم لوگ کبھی کچھ کر نہیں پائے اور ہم لوگ یہی چیز سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا پیسہ کما پائیں گے نہیں آما پائیں گے لیکن وہ اتنا کر رہے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں
جی بہت بڑی بات ہے تو آپ نے
آپ کو تو وہاں من لگ ہی جاتا ہوگا
ہاں بولے تو کہ اتنے سارے بیس پچیس لوگ ہیں تو آپس میں ہم لوگ بات چیت کھیل کود ہم لوگ جب کام ہم لوگ کا ہاف ٹائم رہتا ہے نا تو ہم لوگ کب کرکٹ کھیلنے بھی چلے جاتے ہیں وہاں پہ سب کچھ کا اسٹیڈیم وغیرہ سب کچھ ہے
ہاں جی
ہم لوگ سب کچھ کھیل لیتے ہیں ہم لوگ اور ہم لوگ کو اچھا بھی لگتا ہے بھائی جان میں کیک ہم لوگ اتنے لائف میں انجوائمنٹ ہی کہنا ہی رہتا ہے ہم لگ کا
ہاں ہاں
جی اور پتہ ہے یہاں پہ پانی بہت کم مارتی ہے بہت کم آپوگوں تو سنتے کہ باڑھ آئییا اتنا جلد بتائیے ابھی تو جولائی نہیں اسٹارٹ ہوا تھا آپ لوگ کو اگست لاسٹ لاسٹ تک باڑھ آنا چاہیے تھا
جی انڈیا کا موسم ہی مطلب الگ ہے
جی ہوتی ہے ایکچولی کوئی بات نہیں بڑی بڑی شہر چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی رہتے اور کچھ وہاں ایکسیڈنٹ وغیرہ کا مسئلہ کچھ نہیں نہ ہو رہی ہے کیکہ برسات میں روڈ خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتی ہے
ہاں ابھی تو ویسے سن نہیں رہے ہیں پر ایکسیڈنٹ مان لیجے کسی کا ہوتا ہے تو سرکاری کا دوست ہوگا دوست ہوگا کہ روڈ بڑھیا نہیں بنایا ایسے ویسے
کیا اس لینا مان لیجیے کہ جب اس کا گھر کا بیٹا جب مر ہی جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو دو لاکھ روپئے نہیں دیا ایکسیڈنٹ کا طور پر تو کیا ہو جائے گا دو لاکھ میں وہ بیٹا جب آتا تو کتنا سال کتنا عمر کتنا پیسہ کماتا کتنا گھر میں پیسہ دیتا یہ بھی تو آپ بات کچھ سمجھیے پکڑیے تو اسی لیے انسان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ روڈ بنا دے کیونکہ اس کے پاس فھنڈ بہت سارے پیسے ہیں اور جو ٹھیکے داری لگ ہوتے ہیں نا ٹھیکے داری لوگ تو پیسہ پورا ہے کھائی جاتے ہیں
ہاں
تو ان لوگ کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آتی ہے
جی
آپ کے ساتھ ہاں شاید آپ کے بارے میں بھی ہم کو سننے میں آیا تھا کہ آپ شاید ایکسیڈینٹ کر گئے تھے آپ سے پوچھنے والے تھے لیکن بٹ بھول گئے
جی میرا بھی تو ایکسیڈینٹ ہو ہی گیا تھا مطلب جیسے ہم ہم جسے یہ اسکول سے جا رہے تھے گھر ٹھیک ہے ہم لوگ سوچے نا کہ چلو سو پی لیتے ہیں وہاں گرمی کا سیزن تھا
اچھا اچھا
ہم لوگ جا رہے تھے ستو پینے تو روڈ کراس کر رہے تھے کرنے میں ہے نا ہم لوگ کو لگا کوئی بائک وائک نہیں آ رہا ہے اور ایک بائک والا ادھر سے اتنا اسپیڈ میں آیا نا
جی جی
ہم ہم لوگ اس کو دیکھ ہی نہیں پائے ہم لوگ سوچ پار ہو جائیں گے اور ہم لوگ اسپیڈ میں پار ہو رہے تھے اور وہ اچانک آ کے مار دیا
او
تو مطلب اتنا مطلب گندگ گرے تھے نا پھینکائے تھے وہاں کا سب آدمی وہ جو آدمی تھا نا وہ بھاگنے بھاگے بھاگے کر رہا تھا
جی
جو مارا تھا تو اس کو سب آدمی لوگ وہاں کے آدمی لوگ پکڑے پڑے دو تین تھا مارے بھی پھر بولے کہ ہاسپٹل لے کے جاؤ تو پھر وہی ہاسپٹل لے کے گیا تھا
جی بالکل چلی سرچ م آپ لو کا اللہگ لگ لگ سکریے کہ آ لگ بچ گئے ہاتھ پہ نہیں ٹوٹا
جی جی
جی ہوتی ہے چلیے کوئی نہیں لیکن ابر سے آپ ل دھیان رکھیے گا گاڑی کبھی بھی کہیں سے نکل سکتی گاڑی کتا گائے یہ سب آپ لوگ ہیں نا کبھی کبھی بھی نکل سکتی ہے تو آپ لوگ اس چیز پہ دھیان دیا کیجیے
جی
تو آپ مجھے یہ آپ کون بتایا کہ میں باہر آ چکا ہوں مطلب میں نے ابھی بتایا آپ کو پہلے سے پتا تھا
نہیں نہیں آپ آپ بتائے تبھی ہم کو پتا چلا
چلیے چلیے اچھی بات ہے ہاں تو مجھے کوئی یاد ہی نہیں کرتا تو آپ کون بتائے گا مان لیجیے کہ سیف لوگ جانتے میرے بارے میں تو آپ کو بتاتا سیف لوگوں تو خود مجھے یاد وات نہیں کرتا میں پوچھتا کہ آپ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں
جی جی
جی چلیے کوئی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ آپ لوگ کبھی اندرو بھی کرتے کہ ج بھائی جان بلوک کر دیجیے چھوان کو کہ روڈ بنائیے روڈ بنائیے سب نمسکار
جی ابھی تو مطلب ہم لوگ کریں گے ا ایسے
لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ پلامو میں ایکتا نہیں ہے سب لوگ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں کسی کو کوئی بھی چیز سے مطلب نہیں ہے
جی جی
جی چلیے ہوتی ہے چلیے ٹھیک ہے بھائی جان اپنا خیال رکے گا ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام خیال رکھیے گا